ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے آپ کے
ٹھیک ہلو
جی السلام و علیکم
وعلیکم السلام جی جی بڑھیا بڑھیا آپ سنائیے
اللہ کا شکر ہے
چلیے اللہ کی مہر ہونی چاہیے سبھی پہ
جی جی اور بتائیے کیا کر رہے تھے
بس بیٹھے تھے سوچا بہت دن ہو گیا آپ سے گفتگونی کی آپ کو یاد کرے تھے ان شاء اللہ آپ کا کال آ گیا
جی جی میں میں بھی یہی سوچ رہی تھی
جی ویسے میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ شاپنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں
جی میں نہیں میں دونوں کرتی ہوں آن لائن بھی اور آف لائن دونوں کرتی
ٹھیک ہے تو کون سی زیادہ آپ کو بہتر لگتی ہے
مطلب آف لائن زیادہ اچھی لگتی ہے آن لائن بھی اچھی ہے مگر وشواس جن پر ہوتا نا وشواس جی ان وہ میں کرتی ہوں جیسے کہ آج کل تو بہت انسٹاگرام پہ فراڈ ہو رہے ہیں
ہوں جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
فیس بک پر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ایسے میں شاپنگ نہیں کرتی میں کی ہے دو بار دھوکا کھایا میں نے
ہوں ہوں ہوں ہوں
اس لیے میں سبھی کو کہتی ہوں کہ وہاں سے کوئی شاپنگ نہ کرے صرف فلپکارٹ انسٹا فلپکارٹ امزون سے ہی جو شاپنگ
جی جی بھروسے مند جو ہو اسی ایپ سے کرنی چاہیے
جی جی جی کیونکہ میں نے دو بار دو بار جی میں نے دو بار دھوکا کھا لیا ہے نا مطلب اتنے اتنے پیسے میں نے بھیج دیا ان کو اور سامان میرے پاس اچھا پہنچا نہیں ہے
ہمم
جی
وہی وہی میں بھی یہی سوچتی ہوں میرے کو بھی آف لائن ہی شاپنگ زیادہ پسند ہے کہ ہم دکان پر جا کر شاپنگ کا مزہ لینا ہو اپننی ایک انی الگ ہی ایکسپیریئنس رہتا ہے وہ نا ہم چیزوں کو وہاں پر وہی ہے جی ٹرائی کر لیتے ہیں ہم چیز کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو چیز خرید رہے ہیں ان ٹھیک ہے وہ بڑھیا ہے صحیح چیز لے رہے ہیں
کیسا ہے اس کا رنگ تو نہیں نکلے گا
جی جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمم ہمم وہی ہے نا دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے
وہ تو ہے میرے دوست ہی نہیں ہے کوئی
چلو کوئی نہیں شاپنگ تو اکیلے بھی مزہ آتا ہے ٹائم پاس کرنے کا اچھی بہت چیز ہے یہ موڈ اپنا آپ کا موڈ اگر آف بھی ہے تو تو تھڑی سی شاپنگ ہو جی ہے تو موڈ تھوڑا اچھا ہوجاتا ہے اپنا
میں میں اپنے میں اپنے دوستوں میرے ساتھ نہیں جاتی شاپنگ کرنے میں اکیلی جاتی ہوں
بڑھیا یہ بھی اچھی بات ہے جیسے جس کو اچھا لگتا ہے
مگر اگر لے کے بھی جاؤں نا کسی کو تو وہ مشورہ اچھا نہیں دیتے کہ ہاں یہ تم پہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اس لیے میں کسی کو لے کے نہیں جاتی میں اپنے آپ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ ہوں کہ ہاں یہ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے یہ میں نے لینا ہی لینا چاہے جو کچھ کوئی کوئی بھی کچھ کہے جو میرے کو پسند ہے میں وہی پہنتی ہوں
ہمم ٹھیک ہے ایسے ہوونا بھی ایسی چیے ہمیں خود کو پتا ہمارے بھر کیا سوٹ کرے گا زیادہ
جی جی جی باقی دنیا تو بولتی رہتی یہ اچھا نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں یہ اچھا نہیں جب اپنے من کو اچھا جی جی
کو جو پہن کے اچھا لگے جو ہمیں لگا کہ ہاں ہمارے پر یہ جچ رہا ہے ہمیں وہی پہننا چاہیے ہوں بس یہی ہے بازار میں جاؤ تو بازار کے تھوڑا ہوتا ہے کہ تھوڑے ادھر ادھر دیکھ دیکھا رونق دیکھی ادھر چمک دمک دیکھی دکانوں پر نئے نئے کپڑے دیکھے ہے نا اب آرام سے مطلب ونڈو شاپنگ بھی کبھی کبھی مزہ آتا ہے کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خرید کے ہی لانا ہے ہمیشہ
جی جی جی ج یہ تو بہت اچھا دیکھنے میں جو مزہ ہے نا وہ خرید نے میں نہیں ہے
ہاں صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جو عورتیں ہوتی وہ خرید کر لے آئیں گی گھر پہ وہ اچھا نہیں لگے گا ان ان کے مائنڈ میں وہ چل رہا ہوگا کہ ہاں ہم نے وہ کیوں نہیں خریدا وہ خریدتے لیتے جی جی جی جی یہ واپس تو وہ ضرور ہی ضرور کرتی ہیں ایسا نہیں کہ واپس نہیں کر واپس تو انہوں نے کرنا ہی
بالکل میرے شوہر میں مجھ سے ضرور یہ یہ پریشانی مجھے لگ رہا میں میرے ساتھ ہی ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ایک بار جو چیز لے آنی نا آپ نے واپس کرنی ہے اس کو جانا ہی جانا ہے
جی جی پسند ہی نہیں آتی نا پسند نہیں آتی
بس یہی ہے یہی پرابلم سب کے ساتھ ہے اور فرمائیے
اور موسم کیسا ہے وہاں پر آج تو بارش ہو رہی ہے یہاں
موسم تو بہت خوش نما جی موسم تو بہت ہی بڑھیا ہو رہا ہے
جی یہاں پر بھی بہت اچھا ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی
بس وہی ہے نا بارش ہو جاتی ہے تو سب گھر کے جو ہے سارے شوہر یا بچے ہیں سب وہ بولنے لگ جائیں گے بڑھیا بڑھیا پکوان بناؤ
جی جی جی بچے تو اسکول جا اسکول جانے لگ گے تھوڑی شانتی آئی تھوڑی شانتی آئی ہے گھر میں
بالکل بالکل شانتی آئی ہے بھائی یہ ب بچوں کے ساتھ رونق بھی ہے بچوں کے سات تھوڑا لگتا ہے کہ چلو گئے ہیں تھوڑا سکون بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم مل جائے گا
جی سکون تو بہت
جی جی
وہ وہ اٹھتے ہیں اٹھتے ہی بارہ بجے تھے یہ تو بچوں کو چیزیں پسند نہیں آتی جو
جی جی
آن لائن لائن دیکھ لیتے مما یہ منگوا دو ماما یہ منگوا دو
بالکل جی بالکل
گھٹیا کیو نہ سا مان ہو
بالکل جی بچوں کو جو یہ ہے نا وہ فوٹو ایسے ڈالتے ہیں بچھا جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف دکھ کے وہ بچے ضد کرتے ہیں
کیا ہوا جی جی میرے بچے تو بہت ضد کرتے ہیں ماں یہ منگوا نہیں نہیں میں نے ابھی سکھایا نہیں آڈر کرنا میں نے ابھی نہیں سکھایا میں نے ایک بار میں نے ایک میں نے انھے بتا دیا نا ایسے ایسے کرتے ہیں وہ تو ساری چیزی ہی منگوا لیں گے میں نے بتایا ہی نہیں ایسے آرڈر دیا نہیں میں نے بس صرف انہیں ایڈ ٹو کارڈ کرنا سکھایا ہو گیا تیرا
ہاں بس وہی ہے ہاں صحیح بول رہے ہیں اپ آن لائن کا یہ بھی تو چکر ہی ہے نا
جاتا ہے کہ
ہاں بالکل کی کٹ میں آ گیا چلو مل جائے گا آج نہیں تو کل مل جائے گا ہمیں
جی جی جی اسی میں خوش ہو جاتا کہ ہاں ہماری مما نے آڈر تو کر دیا ہے نا
ہاں مل جائے گا ہمیں ھمم بس یہی نہ تھوا گھر میں جو بزرگ ہیں ان کےلئے تھوڑا صحیح ہے کی آن لائن شاپنگ گھر پے بیٹھے بیٹھے کرنا تھوڑا دیک لیا کر لیا یااں ہمیں جو اپنا روز کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ اب آن لائن آرڈر کر لیتے وہ آرام سے مل جاتی ہیں ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا
جی یہ بھی ہے
نا جیسے بیسک نیڈ ڈیلی جیسے روٹین کا سامان ہے گھر پہ ا جیسے بچے نہیں ہے تو ہمیں کوئی سامان چاہیے اچانک سے کوئی آ جاتا ہے ہاں پھر بھی بہت دن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں نہیں تو چھوٹا موٹا جوس گروسری کا کچھ بھی ہے کچھ بھی اب جیسے بلنکٹ وغیرہ چل گئے تو آرام ہو گیا بہت اس سے
جیسے بچوں کے کوئی لے لو جگت لے لو بچوں کو
جی جی
جی جی جی جی جی جی جی جی بچوں کے پروجیکٹ ہی لے لو وہ س کو کہیں گے ما ہم نے کل لے کے کے جانا ہے رات کو بتائیں گےبھول کے جانا ہو تو پن یہ بھی اچھی ہے دس منٹ میں گھر آ جاتا ہے
فرمایا آپ نے ہوں وہی آن لائن کا اپنا ہے مزہ اور آف لائن کا اپنا مزہ ہے دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے
آن لائن کا یہ ہے وہ گھر بیٹھے سامان مل جاتا ہے آف لائن کے یہ ہے وہ باہر گھوم کے اپنا بھی منورنجن ہو جات
بس وہی ہے وہی ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا اپنی فیملی کے ساتھ ٹینشن اسینڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے
جی
بالکل وہ تو ہے ہی ہے بس یہ ہے کہ گرمی میں تھوڑا ہوتا ہے کہ چلو گھر بیٹھے بیٹھے بیٹھے تھوڑا آن لائن کا یہ ہو جا ہے یہ گرمی نہیں نکلا گیا تو چلو آپ آن لائن کر لو اپنا ہیلو ہیلو
ٹھیک ہے جی جی جی جی جی جی آگی
جی میں سن رہی ہوں ہاں جی فرمائیے
جی میں نے پوچھا کیا فرمارہے تھے اپ مجھے آواز
بس میں تو شاپنگ کے بارے میں ہی پوچ رہی تھی اور کیا خریدیں گے آپ آن لائن آف لائن کیا لینے کی چاہت ہو رہی ہے ابھی آپ کی
جی مجھے تو کڈ سیٹ بہت اچھے لگتے ہیں
ہوں وہی ابھی ٹرینڈ میں وہی ہے بہت
جی جی
ہ مطلب گرمی میں بڑا آرام دایک ہے یہ نا کچھ کچھ اپنا آرام سے گھر میں بیٹھنا ہے آرام سے اپنا پہنو جیسے مرضی کوئی آ جائے کوئی چلا جائے نہیں تو وہ یہ ہے نا لوور ٹی شرٹ پہنی ہو تو پھر تھوڑا دقت ہو جاتی کوئی آ جائے تو تو کئی پسند کرتے ہیں کئی نہیں کرتے
جی جی کہیں جانے پر بھی شرم آتی ہے کہ ہم جائیں کہ نہ جاییں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل
ہوں
اور سنائیے اور آن لائن کیا شاپنگ کر لیتی ہیں آپ شوز بیگس کدھی منگوایا کہ نہیں
شوز نہیں منگوائے میں نے بیگ ہی بیگ منگوائے ہیں وہ بہت اچھی مطلب سفاری کے بیگ منگوائے تھے میں نے بہت اچھے آئے تھے
ہاں وہی ہے نا آپ کو جو چیز اچھی ریسیو ہو جاتی ہے تھوڑا اچھا ایکسپییرئنس ہو جاتا ہے
جی جی جی ایکسپینسو بھی بہت تھے مہنگے بھی بہت تھے نا
ہاں وہ تو ہے ہی ہے اچھا میں نے یہ چیز بھی نوٹس کری ہے اگر آپ تھوڑی اچھی چیز منگواؤ گے نا اگر پینسو مگواؤ گے تو مجھے لگتا ہے مٹیریل ٹھیک ٹھاک ہی آ جاتا ہے اب تھوڑی سی وہی ہے تھوڑا آپ لوور اس میں جاؤ گے تو پھر وہ ہی چیز بھی اسی حساب سے ملے گی آپ کو ہاں ہاں وہی تو ہے بالکل بالکل سحیح ہے اور سنائیے
بارش آ رہی ہے
چلو ٹھیک ہے لو بارش کے مزے لو ہم بھی لیتے ہیں بارش کے مزے اور بچوں کے بس آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تھوڑی دیر تک
جی میری گڑیا جی جی جی جی بن بنا رہی ہے امی جان بنا رہی ہے میری کھانا لگی تو میں ہی ہوئی تھی مگر مگر وہ بنانے لگ گئے
چلو یہ بھی بہت بڑھیا ہے جو گھر میں بزرگ ہوں تو آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے تھوڑی سی
جی جی ہیلپ ہو جاتی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی اگر من نہ ہو کرنے کا وہی کرتے ہیں
وئی مننا وہ بھی ہے آپ تھوڑی آپ کو کوئی ہاری بیاری پریشانی ہے تب بھی آپ کے ساتھ بزرگ آپ کی پوری ہیلپ کر دیتے ہیں ہم بچے دیکھ لیتے ہیں آپ پر آرام سے گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے پاس بے فکر ہو کے چلو امی کوئی ٹینشن نہیں ہے
جی ج یہی تو ہوتے ہے بزرگ ہونے بہت ضروری ہے گھر پہ
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے اچھا لگا آپسے بہت زادہ گفتگو کر کے پھر آپ سے بات کرتے اوکے جی خدا حافظ